السلام علیکم ہاں اچھے سے ٹھیک ہو
شکر اللہ کاابسلام
شکر اللہ کا آپ کو کیا بات تھی
اے کیا بتاؤ میں پتہ نہیں کیسا گندا گندا کانا آیا ہے یہاں مارکیٹ میں یہ جو جائیں گے ہے نا سارا سب کچھ اس میں پتا نہیں کیا کیا آیا ہے پتا ہے جو جب وہ ہے نا وہ لیز والوں کا وہ کرسپ
ہاں ہاں
کھاتی ہے نا تب اس کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس نے وہی کھایا تھا مجھے نہیں پتا ا اس سے ہوا کہ
نہیں نہیں اس سے ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے
سات گئی تھی بازار
اس نے بولا وہاں سے آ کے کہ وہ پیٹ پ دکھا دکھا رہی تھی ایسے آئی مجھے لگ رہی ہے میںنے بولا کیوں اس نے بولا میں نے چوئییں گم کھائی پھر میں نے اس کو ب بولا بائی کو اس نے چنگم کھائی وہ پیٹ میں کیا اس نے یا باہر پائ کیا اس نے کہا کہ نہیں اس نے وہ باہر ہی پائ کی پتا نہیں اب کرسپ سے ہوا پت نہیں کس سے
ایک گندی چیزیں آئی ہے مارکیٹ میں آج
اور کیا سچی میں لیکن
کچھ بھی نہیں دینا
نہیں دینا چاہیے صحیح بات
اس سے پت ہے ان کو کتنی پرابلمز ہو جاتی ہے بچپن سے
ہاں ہاں لیکن صحیح بات ہے
اپ مت دیا کرو اس کو اگر آئس کریم وائس کریم دو گی بھی نا لیکن یہ مت دیا کرو چپسز وپسز چاکلیٹ
ہاں آئس کریم تو وہ کھاتا ت ہیں لیکن
ہے تو وہ بھی اچھا نہیں اب جب کبھی کبھار کریوننگ ہوتی ہے تو تب ورنہ مت دو
اور کیا اب وہ اس لیے رو رہی تھی رو رہی تھی پھر میں نے اس کو ہاں ٹھیک ہی تھی اب میں نے اس کو لیا اندر ودر وہ یہ کیا پانی کے ساتھ کھلایا تو
اچھا ٹھیک چلو پھر ٹھیک
لیکن یہ جنک فوڈ ہے نا یہ سب کے لیے ایسا ہی ہے پتاہ ہے دیکھو مطلب اگر ہم جیسے لوگ کھاتے ہیں تو ان کو بھی بہت مسلہ
ہاں سچ میں نہ چھوٹے کو کھانا چاہیے یہ نہ بڑھے کو
کسی کو بھی نہیں
کسی کو بھی نہیں
سے اگر یہ بند ہی ہو جاتا بین ہو جاتا نا وہیں سے
کہاں ہوتا بھی ہے
وہ زیادہ بہتر تھا
ورنہ کیا ہوتا بین ہی ہو تو ابھی مت ہے یہ
نہیں ہوتا
کیا کرے انسان میں لگیر تھی اپنے پاپا کاا بستر پتا ہے مجھے ٹیوشن کمرہ جو ہے اس کی حالت خراب ہو جائی ہوتی ہے جب بچے نکلتے منو سک ہے دروازہ بند یاد ہی نہیں میں نے وہاں جھاڑو ہی نہیں مارا ہے
اب کیا
ادھر ہی پہلے جوڑو
اچھا ہاں ہاں وہاں تو ہوا ہوگا
مجھے بھول ہی گیا ہے وہاں جوڑ میں آئی تھی نا اس کے بعد آپ ہی کی یہاں اور پکا رہی تھی مجھے اس کو جوڑ مارنا ہی بھول گیا اب میں گئی تھی بستر ڈالنے وہاں میں دیکھ رہی ہوں کچرا ہی کچرا مجھے بابا بولے گا نا کہ مجھے کچرے پہ سل با رہی ہے
یعنی پہلے تو بستر پہ یہ تو کوڑے پہ بستر نہیں ڈالتا
رہ ن ہم پتا ہے مجھے اس کمرے کو اتنا ڈسٹ ہوتا ہے میں کیا بولولوں یہ پینسل میں شارپنر وارپنر کا پینسل کرتے نا اریز اس کا وہ کچرا نکلتا ہے نا وہ چورا
ہاں ہاں
مطلب اس سے کالا کالا ہو جاتا تاہم
سارا ہاں ہاں وہ تو ہوتا ہے ہاں صحی بات ہے
اب کیا کریں یہ بچے بھی ہے تو پتا ہے میرے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں نا اور د پیرنٹس ہیں نا ان کے بچے تھے کہیں اور پت ہے وہ جو ہمارے پڑوسی ہے جس کا نا ہسبینڈ گزر گیا تھا پچھلے پچھلے سال اس نے ڈرالا تھا نا بچوں کو کو کہیں اور اس نے لایا نا بچوں کوب واپس وہ مجھے بول رہی تھی یہ آپ رکھ دی ہو ایسے ان کو کمرے میں شیٹ ڈال کے آپ کو پردے دے ڈال کے ہے آپ مطلب جو کمرہ اپنے لیے استعمال کرتی ہو وہیں پہ پڑھاتی ہو بچوں کو ورنہ وہاں باقی ٹیوشنس میں انہوں نے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں پرانے مطلب وہ نا جو پک ہیں وہ انہوں نے بچھایا ہوتا ہے نا ونٹرس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے سمرز میں نہ اچھی فیسلٹی ہوتی ہے یہ آپ ہی رکھتی ہو میں نے بولا جتنا میں رکھتی ہوں اتنا ہی یہ لوگ غلط فائدہ ہو پتا ہے پچھلی بار بھی پرسو بھی ایک بچے نے چوئیں گا مطلب میں نے رکھا ہے چھوا سا نا ڈسٹ بن بھی میں نے ادھر ہی رکھا ہے یہ لوگ ہ مدبنی کر پاتے ہیں پینسل اگر شارپ کیا ڈسٹ بن میں ڈالے کوڑا ڈالتے ہیں نیچے چیا ڈالتے ہیں مطلب نا وہ کونا ہوتا ہے نا وہیں سے اٹھ اٹھاتے ہیں شیٹ پھر اس کے پیچھے سے ہاں اس کے پیچھے سے جب میں پھر وہاں سے جوڑو مارتی ہوں نا وہاں سے اتنا کچھ نکلتا ہے یا چوئنگم چوئگم چپکاتے ہے اتنے گندے بچے کہ ہمیں بولو اور واش روم واش روم کی تو بات ہی مت کرو واش روم کوئی اتنی سمل ہوتی ت ہے جبہ
اب کیا ہی کرے مطلب یا تو بچوں کو پڑھانا ہے اور اچھے سے اب کیا ہی کرے یا تو نہیں ہے یہ ٹینشن ہی پہلے نہیں لینا ہے
گندا ہو جاتا ہے پورا دن بچوں کی وجہ یہ چلتے چلتے آتے ہیں نا یہ دور دوڑتےتے جوتا نکالتے ہیں گیٹ پہ پھر ویسے ہی پیروں سے ہی آتے ہیں اندر
ہاں
کیا کرے گ صاح میں سوچ رہی تھی ہم جو نا آپ کو بھی وہ ٹار چپکا کے ہے سچ رہی تھی میں اٹھات ت ہاں وہ اٹھاتی میں وہ میں دو تیس بار
ارے نہیں وہ تو خراب ہو جائے گی نا کہ کیسے دو گ
ہے اس میں کتنا ڈسٹ ہمیں جمع ہوا ہے
ہاں ہوا ہوگا لیکن وہ خراب ہو جائے گی نا اس کو پھر ایسے ہی واش کراؤ نا وہ بھی جو آتے ہے جو ایسے ہی واش کرتے ہیں
ہاں وہ بھی آتے ہیں لیکن وہ سوچ رہی تھی ا خود ہی کہتی وہ بول پت نہیں کتل میں لوں گی
ہاں ہاں
نا کیا کرے گا انسان کہاں کہاں پہنچے گا اور آپ سنا
شکر اللہ کا آپ سنو بس ہم بھی بیٹھے ہیں
میں بھی بس بیٹھیی تھی مجھے پاپا نے لائی تھی آئس کریم میں کھا رہی تھی بی
پتا ہے مجھے متھ شید گار جانا ہوگا
ہ
مجھے جب ن دیدی کو گھر جانا ہوگا اس ٹائم مجھے بھی جانا ہوگا
اچھا
سوبای فرینڈ کو بول رہی تھی نا اسی ڈل گیٹ والی کو اس نے پتا ہے وہ آئے اتناج ہمارے ساتھ اس نے بولا بھی ہے اس کو نا باپ کو اس نے بولا مجھے اس کو کو یہ سوٹ ایک گفٹ کرنا ہے مجھے تلا تیار رکھو تو پھر یہ اس ٹائم وہی لگائے گی اس کی بہن نے بھی مجھے آج بولا اس بولا کہ اس نے آج سے آپ کا کام اسٹارٹ کیا تب تک وہ تیار ہوگا اور آج کتنا ہاں تنا کی مہنگا ہے اس نے بولا میں لاؤ جی چ ک سوٹ تو اس کو اس بپ کو بولا ہے کیا اس کو لاؤ یہ میں نے اس کو پچھلی بار بولا کہ میں لاؤں گی تلعے والا سوٹ بازار سے اس نے کہا وہ میرے لیے شرم کی بات ہے وہ ہے میں نے کہا کیوں اس نے کہا جو باہر کا تع ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے وہ چھ بھی کچھ ہوتا ہے مجھے چھب بھی سمجھ نہیں آتا ہے اس نے کہا میرا ا لگت ہے اگر وہ مشین نا ہی ہے لیکن وہ اچھا ہے وہ جو باہر کا ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا وہ مت لگانا آپ پھر اس نے بولا ہے باپ کو کہ ایسے مجھے یہ دینا اس کو گھر جانا ہے تو
چلو پھر تو اچھی بات ہے وہ ہے نا مطلب دیکھو اگر مطلب اس کے پاس انسان ڈالے گا وہ ہے نا اس کو الگ نیچر ہے وہ نا پیسے پکڑ دی ہے
نہیں نہیں وہ لے گی میں نے اس کو بولا اب میں نے اس کو بولا مطلب جب وہ میری بہن کے لیے لانا ہوگا نا فرن وغیرہ سب کچھ اس کو یہی سے ڈیزائن دیں گے وہ برابر وہی لگاتا ہے جو اس کو یہاں سے بولتے ہیں نا اور اس کو بےچارے کو اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہے اب میں نے اس کو بولا اس نے کہا کہ یہ مارکیٹ سے کم لے گا مطلب اگر مارکیٹ زیادہ کماتا ہے یہ تھوڑا سا ہی کم میں نے اس کو بولا اگر آپ سے لوگے تو ہم ڈالے میں نے اس کو کو بولا مطلب اس کے پاس اتنا کام بھی نہیں ہے وہ یہ لیکن وہ لیکن پتا ہے وہ لگا اتنا اچھا اور صاف مطلب ان میں دھونے وونے سے کلر وغیرہ نہیں نکلتے ہے پھر کیونکہ میں نے اللہ کی قسم میں نے ان کے سارے کپڑے دیکھے نا ا اس نے بولا کہ میں میرے کچھ پ پرانے پر آاک ہیں میں ان پہ یہ تلا پ ہے جو ہے وہ میںٹ اٹھاؤں گی پھر لگا اور وہ ایک کو لگاتے ہیں نا اس پہ پٹی پہ ہاں اس نے اب میں نے اس کو بولا جب ہم اس کے لیے لائیں گ نا تو میں نے اس کو بولا کہ وہ ہم اس کے پاس جانیں گے سب کچھ ہاں اب میں سوچ رہی تھی میں بولوں گی آپ کو بھی آپ بھی ڈیزائن نکالنا اسس میں کیا لگا گا ہے دیں گے اس کوھر اگر مطلب مارکیٹ میں اگر زیادہ کائیں گے وہ کم ہی لے گا تو ٹھیک ہے اس کو بھی آئے گا آپ بھی رنا اور پتا ہے ہم نے کیسے لائے مطلب شال وغیرہ اس نے پتہ ہے کیسے لائے اس نے باہر سے لایا خالی کاوڑا
اچھا
باقی باپ نے تلہ وغیرہ کھ ڈالا اللہ کے گس کون سا سوز نہیں وہ مطلب آ ہے کہ باہر سے صی تو لیکن اس کہا پاپا کو ہے وہ بھی مطلب اپنے جانے پہچان میں ہوتے ہیں نا کاریگر وغیرہ اس نے کہا وہ بھی ہے لیکن ابھی پاپا پاپا اس کا خالی تیلا لگا ہاوتا ہے اس نے اس کو اتنی اچھے اچھا اچھا لگایا ہے نا پرسوں میں نے ایک شال دکھا نا میں پت نہیں مطلب گرنے والی
سچ میں
اللہ کی قسم اور اس نے اتنے اچھے اچھے کپڑے بھی لائے ہیں مطلب ان کی کلیکشن
ہاں ان کی کلیکشن بہت اچھی ہوتی ہے ان کو کپڑوں کی چوائس میں کیا بولنا ہے ان کو بہت اچھا اچھی چوائس ہے کپڑوں میں
اس نے لائے تھے پرسوں پھر وہی نا یہ شہال میں نے دیکھی اس نے کہا میں نے بازار سے شال آئی پاپا نے کسی شاپ والے کو بول کے رکھا تھا اس کو کون سے والے یہ دینا شال میں نے شال لایا تو ااپا نے تلا لگا کے دیا اور کل میں نے اس کا دیکھ یہ اس نے لایا ہے وہ نا زربات کشرٹ
اچھا
جیسے ہم نے لائے تھے لیکن ہم نے پورا سوٹ لایا تھا بازار سے اس نے لایا ہے اسکائی بلو اور گولڈن کلر کا زرباب کی شرٹ اور ا پاڑا سلک میںلاائے ہے شلوار فل اسکائی بلو کلر ڈور اسکائی بلو اور اوپر سے اس کو باپ اس کو ت للا لگا گیا ہے بازو میں پرسو پتا ہے میں نے اس شاپ تو کی سا رسٹ کل دیکھا ج بازو میں بہت تلا تھا اس کو بپا نے لگا ہے ویسا ہی بازو میں اور لگایا ہے گلے میں اور لگایا ہے شلوار کے نا موری پہ وہ کتناچا چھا ہوا ہے کیا بتاؤں میں تمہیں
اس کو باپ اچھا کر گ رہے پھر
پہنچ کیا اس نے کہا اس کا فائدہ ہے مجھے مطلب یہ باہر سے نہیں کرنا پڑتا
ورنہ کیا اوپر سے پہس اتنا مہنگا پڑتا ہے اچھی بات ہے نہیں ان کو لیکن کلیکشن اچھی ہوتی ہے چوائس
او اچھا
پھر مجھے دکھا نا وہ کیسا ت ولا ڈالے گی اس
جس آپ اس کو یہ ڈ دو گی نا
ہاں نہیں مجھے دکھا نا جب نہ پ وہو دك وہ
ہاں ہاں جامنا د کہ میں دکھاؤں گی نا اور کیا اس آپ مجھے ہاں
کو بنایا تھا نا وہ فرک پھر کیا کیا آپ نے اس کو
ارے وہ نہیں ہے اس کو فرااک وہ اچھا نہیں ہو وہ مجھے جیسا اوپر ٹائٹ لگا نیچے وہ براڈ لگا رہا ہے اب میں نے اس نے بولا یہ ہی بھیجو میں اس کو وہ پ جو ہے نا وہ اٹھا ؤں گی اس کے لیے دوسرا فراق لاؤں گی اور اسی پہ وہ ل یوزیبل ٹیگ گاںی میں نے کہا ٹھیک ھر لگانا پھر عید پہ لگے گا
ٹھیک ہے
اور آپ وہ بول رہی تھی کلر کون سا میں میں لاؤں گا اس کے لیے اس نے بولا ہے پاپا ہاں اس نے بولا ہے پا کو آپ لگاؤ ریڈ کلر کی پٹی پہ تلا اور میں ل آؤں گی میں لاؤں گی میں لاؤںی جمی چوکا تھوڑا اور وائٹ میں سوٹ اس نے بولا میں اسی پہ لگاؤں گی میں نے سوچا میں پہلے دیکھوں گی وہ کیسا ہوگا ہے نا اس سے کہاھر اس میں لانا ریڈ کلر کا ڈو